چلو
سلام و علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے
الحمد للہ تم تو پہنچ گئے اکیلے اکیلے
ہوں
لے کے بھی نہیں گئے بولی تکنی چلتی میرا تو دل تھا
اچھا بول دیتی ہے آپ کیا ہم چلیں گی آپ کے ساتھ
صحیح میں میرا تھا میں نے سوچی تھی چلتی اور ایسی تم نے بولا ہی نہیں تم کو تو ایمرج آج ابھی تو میں بولی کچھ بھی نہیں بولی تم سے کہ جان دو
تو ساڑھے گیارہ بجے رات کو تیاری کری تو ہم لوگ تو پرسوں کے ایک دن بعد میں آنے والے تھے ہاں
اسی ریشما با جی کو یہی بلوا لیتے اور اچھا مزہ بھی آتا ہے وہ گانے بھی سنتے مستی بھی کرتے وہ ف ایسے فری ماحول ہے ریشما با جی
ہوں
تو کیا پتا رشمابا جی نے شاید منع کر دی ہے اچھا لے کے آ جاؤ یہاں رہیں گے تو ٹیشن نہیں رہے گا
ہوں
یہاں مست
تو ہے خیال کرنے کے لیے
تو پھر رکھیں گے خیال تو
اور بھائی جن طبیعت کیسی
اچھی ہے اوکشا فراز ماما اور کون آئے ہو نا کھلا رہے ہیں اس کو وہ بھی تو الٹرا ساؤ محبت کر رہے ہیں تو زیادہ ہی چل رہا ہے
تو ان کے پاس جا ہی نہیں رہا ہوں گا
نہیں جا رہا ہے اب جیسے بھی وہ لوگ ل سے کھلاتا ارے اب بھی کر کے تو زیادہ وہ کر تا ابھی تو پرسوں کے دن ارے تو وہ نئے چہرے باجی اپنے کو
ہاں وہی تو نا نئے چہر دیکھ کے وہ کر رہا ہے ایسا
ہاں ارے پرسوں کے دن تو ڈرا دیا بس ا تو چیخ چیخ کے رو رہا رو رہا ہاں چک چک کے میرا سب جی اندر سے ہو رہا ہے میرا باپ میرا ما منہ منو بند ہو جاتا تو اس دن انجیکشن نہیں لگتا ہے میں اپنے آپ کو ہی وہ کرتی جب مجھے چکر ارے بیچارے بچے رو ہے پھر بھائی جان کے پاس لے کے گئے تو بھائی جاننے والے اس کو سردی ہوئی نہیں ہے کبھی بھی اور نرس نے انجیکشن لگانے سے پہلے ہی بول دی تھی نرس اس نے انجیکشن لگانے سے پہلے بول دی تھی کہ اس کو کچھ ہو تو نہیں ڈاننے بول تو سردی تو نے بولی تھی اوپر آئے گی اس کی سردی ٹینشن مت کرنا تھوڑا پریشان کرے گا دو تین دن اس نے بولی تھی دو تین دن کا جنے دیکھے ایسا رو رہا تھا باجی چیخ چیخ کےگھر میں چپ ہی نہیں ہو رہا دودھ دودھ تک منہ میں نہیں لیرا میں نے بوٹل میں نکال کے پلائی دودھ اس کو تو بخار سے ہچتے ہی نہیں بچارے بچے کو پھر ہم گئے تو باجا نے دائی تو ماشاءاللہ ایک نمبر
ہوں ہاں میں لے رہی تھی نہ باجی سے خبر لیتے رہی تھی میں نے اس دن دیکھ کل کری تھی کل یا پرسوں کے دن فون بھی کری تھی میں نے تے کو تو تو شاید فون کے پاس میں نہیں تھی ارے ہاں تو تو نے میرے کو بھیجی نا پھر بعد میں آن لائن آئی تھی میں دن بھر تو میں آف ہی رہتی
اور میں نے سوچی تھی کہ میں بولتی کیا کرنا ہے کالنگ کا اپنا جو بھی ہے ہمیں نہ یہ تو وہاں جا کے بیٹھ گیا میری آفت کر دی خود کے وہ پورے کر لیں گے ابھی یہ کام
کال بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے نہیں نہیں مت بولے دوسری بات ہے دوسری بات ہے دوسری بات ہے
اچھا اور پھر کیسا لگ رہا ہے وہاں پہ جا کو
اچھا لگ رہا ہے آنے والے ہم دیکھو کل پرسوں کے دن آ جائیں گے
چلو اچھا ہؤ جی اتنا بر ل رہا تو م آ تو تو تھوڑا ٹائم پاس بھی اچھا اپنا ہو جاتا تھا سب کا بات
اور کو
گیم کھیل لیتے تھے اپن
اچھا
پھر ہم نے
تو میں بھی وہاں پہ رہتی بھی تو ابا کے اس میں لگ جاتے میں تو بہت بزی ہو جاتی ہوں ابھی فی الحال میں بہت بزی ہو جاتی نہیں وہ ایسا نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے
اب دیکھو جی ان کو بھی کتنی پریشان ہو کی اللہ نے ایک طریق سےنتر بھی کر دیا بچاروں کو جان نہیں کرنے والا
ہاں بہت ہی زیادہ دبلے ہو گئے تھے سوکھ گئے تھے وہ کھانا پینا بند کرا تین چار مہینے سے
تو رو جو آج رجیا خالہ ہے نا
ہوں
ان کے آدمی کیا نام ہے جو ان کا تم پہچانتے پھپھا میں ملتے پورے
کہا کیا نام ہے ان کا
رضیہ خالا نا رضیہ خالا
ہاں رضیہ پھپھو
تمہارے رجیا پپو نہیں ہاں وہ گورے گورے سے بت
ہاں ہاں ببلو ببلو بھائی ہاں
کیا نام ہے ان کا ببلو جو بھی ہے بھئی جان میں نہ خالو بھی لگتے ہیں وہ وہ آئے تھے تو وہ یہی بتا رہے تھے ان کی کبھی صحیح طریقے سے کیئر ہوتی کھانے وغیرہ میں تو وہ شاید نہیں ہو پاتا تن آج بھی وہ خود کہ رہے تھے تو اما نے بولے بولے بیٹا غلطی ہے آپ کی
ابو امم تو بچاراری خود ہی وٹی فوٹی تھی وہ تو کر رہے تھےے جتتا ہو رہا تھا ہاں ایکد کام کرنے والی رکھ دینا تھا جائیے وہاں پہ کلک کریے دو فال کے اندر آپ کا اب سے جتتا ب جیتتا ہوتا تو ہوتا کری بچاروں نے بہت کرے ان کا گھر کا پورا کام
کرنے جاتی ہے کہ تمہارے گھر کا کرتی تمہارے خود کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی
ہاں بائی
بات میں بھی آگے تم تو ایسے کرنے میں بھی کسی کا بھی کر دیتے تھ
بھائی ان کے گھر کا پھر جمتا نہیں نا اپتا ادھر جانا
ہ ہم گ تو ایک بار تو مجب بولنا نہیں چاہیے انکی بہو بات بھی نہیں کرتی ہے
آ نام
اور
سب بڑھیا ہے الحمد للہ اب آئیں گے دیکھو کل آتے کہ پرسوں آتے
لیاا ریشما جی کو یہی پیچھے والا میں نے بولی ہمیشہ پیچھے والے روم میں ہاں یہ ا ہم بھی بول رہی تیں آپ پے نا جیسے ڈوک اچھا ہے ایک سو دو بار بجی سو پچاس روپئے لگےے کتنا ہو جاتا امر لاکھ پھر جاؤ چار پانچ ہزار لگا کے
ہاں زیادہ ہی چ لگ رہا ہے گاڑی کرنے میں وہ
میری امی کہہ رہی تھی کہ آئیں گی آئیں گی شواہ جی تو پھر میں آؤں گی دیکھنے ہمیں نولی چلا جاؤ وہاں توے نہیں بت دو دور ہو جائے گا پھر اپن کسی کو پریشان کریں وہاں جا کے وہ تو خود ان کی پریشانی میں
ہاں
ہاں یہ بھی صحیح ہے وہاں پہ میرا بھی وہ خود ان کی پریشانی میں تم دیکھنے کا م میری امی کہتی ان کے پاس ہے مصیبت کے پاس وہ گئی ن مصیبت ان کے پاس کچھ لوٹ کے آ گئی منالیا تو ہیلہ ہے میری نانی خود کہہ رہی تھی میرے ماموں نے جب میری منگنی میں ان کو سمجائے تھے یہ والی بات ملا تری ایک خالا ساس بولے بچاری ایسی ہے کہ تو کبھی گر گئی تو دم نکل جائے عابد مامو ہے نا منگنی میں شاید انھوں نے دونوں نے ہی اٹھائے تھے ریشما ما جی کو گاڑی میں سے تو انہوں نے میر کو بتائے تھے ہاں تو نے بتائے تھے یہ چیز کے بولے وہ ان کو اٹھائے کبھی تو دھکا بھی لگیا تیرا تو بچارے کو
ہاں ہاں
اب تو بہن میں تجھ سے رہتی سنبھال کے
ہاں
میں کل کے پرسوں امی کو یہی بتا رہی تھی میرے ماما ہم لوگ کھیل رہے تھے سیتا گھر ایک بار تو ریشما جی کتنے مزے لے رہے تھے ماما ہاں کتنے مزہ آ رہی تھی یہ لوگ مگنی میں اے تھے بہت اچا
نانی اور میں کتنا بھی کچھ سیکھ لیے ہوئے آواز دے تو آتی ہی ہے نم کھانا کو بھی نہیں ابھی ائیں گے تو
نہیں نہیں صحیح گھر نہیں اتے نا نانی نہیں ائیں گے صرف ماما اور ریشما جی کو لے کر ائیں گے نا ماما اٹھا رہے ہیں نا ریشما جی کو ابھی ارام سے تو ماما کو میں نے بولی ساتھ میں چلو کر کے ساتھ میں ماما کو لانا پڑے گا نا اٹھانے کے لیے کیوکہ نی کیا جو اپنی جو جانگ رہتی ہے نا ہاںھ سے ہڈی دو جگہ سے کلچی نکل ایک اوپر کی اور ایک سائڈ کی تو دونوں طرف سے تو بہت زیادہ انجیکشن لگ رہے ڈیلی درد کے
جو الٹے ہاتھ کی انگلی ہے نا وہ اللہ جانے کان میں میرے میں نے کوئی دھیان بھی نہیں تیل بھی ڈالا پھپولا ا گیا اس سے وہ انگلی ہے نا صرف دکھریی ہے تو وہ سمجھ لو میرے کو نہیں لگی تو دکھریی ہے وہ اور ان کو کتنا پہ درد ہو رہا ہوگا
ا
وھو ایک ہیڈی ٹوٹی تو کتنا درد ہوتا جی جائینگے بولا تو صحیح جا کر کوئی کام وام ہے نا بھی
چلیں چل
حدا حدا زینب کو بھی لے آنا دانیل کو بھی لے آنا ہاں وہ دے دو ایپلیکیشن
نہیں نہیں نہیں جمتا نا بھائی ابھی اسکول چالو ہوئے ہے پھر ابھی چھٹی لیں گے نا تو پھر ان کی اسکول بڑی ہے تو پھر وہ دقت ہوں گی پھر
ہاں بھئی میڈم سر بولیں گے یا تو پڑھ نے آؤ یا تو ایسا ہوتا ہے نا
وہی تو نا وہاں کے بہت اسٹرکٹ ماحول ہے اسکول کا پھر وہ اپنے کو پریشان کر دیں گے
اچھا صحیح بات ہے میں وہی سوچ رہی تھی کہ تم کو کال لگانے کا بولی تو پر باجی نہ میں کو فون کیوں نہیں لگا کہ میں نے امی نہیں بولی ہ وہ بولے وہ ریشما جی کو درد اد لے جانے لو جنے میں ایہ گے تو ٹائم نہیں مل رہا اور امی گھر میری چنئی ہی نہیں دے رہا ہے بولے ارے اسما کا والا برڈے سٹاٹس کا لیا بول رہے تھے بش کرنے کا میں نے بولی امی میرے کو باجی نہ بولی تھی کہ اپن اکیس تاریخ کو چلیںے اکیس تاریخ کو میرا برڈے اپن ینجونے کریں گے امی کہتی ہیں اسنے والی بیس کو انجوائے کریں گے اکیس کالے وہ میں نے چلنا ہی نہیں درہی میں بھی چلنا ہی نہیں درہی میں فون لگا کے پوچھ لو پہلے ان سے کہ انہوں نے میر کو خود بولی تھی تم نے خود دنے بولی تھی نا باجی کہ اکیس تاریخ کو میرا برڈے اکیس ہلکا چلیے گے تو میں نے بولی تو امی نے بولتی نہیں ہے بیٹے
ہم اسما پھوپھو جان میں کو تشیرٹ دے دو ھو امی اپ کیا لے رہے مے نہ کچھ لانے کا بولا ہم
اور نانی ٹھیک ہے
نانی اچھے ہیں اللہ کا شکر
دا دادی یہی کہہ رہی تھی کہ اب ان کو بھی ایسا پہلا جیسی بونی ہے کہ وہ بھی اٹھا پائے ریشما جی کو کففان ایک دم صحیح یارو وہ سن امی کو بھی ٹینشن ہو گیا تھا کھانا بھی کھلا رہا تھا اچھا نہیں لگتا تال وہ جو اور ان کے کیسے ارہا تھا اور بےچارے ہوتے جا رہے ہیں
ہاؤ یار
میری امی بھی کہنتی ہیں وہ بولی وچار کو کیا ہو گیا بیٹے بیٹھ م اس کی بتا رہی کیا کرے جو ہنار رہتا رہتی اور آو بھائی جان کے بلاگ تو اچھے چل رہے یوٹیوب پہ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو